وعلیکم السلام السلام علیکم
آپ ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا گھر پے سب ٹھیک ہے
ہاں بس شکر الحمد اللہ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ سب ٹھیک ہے اور
کیا کر رہی ہو
ایسے بیٹھی ہوں
چائے پی
ہاں چائی پی اور
بس دعا
اچھا اور کیا کر رہے ہو
بس بیٹھی ہوں آپ کیا کر رہی ہو
میں بھی بیٹھی ہوں
ہوں ٹویشن سے آۓ
ہاں صبح
کل کہاں گئے تھے
کل ہم گئے تھے یہاں کیا بولتے اس کو برینور
وہ کہاں سے ہے
وہ ہے نا وہیں سے دودھ پتری کے سائڈ سے
کتنے بجے واپس آئے
بہت شور آ رہا ہے
کتنے بجے آئے پھر واپس
ہم آۓ نو بجے سے ہاں ناؤ ساڑھے ناؤ بس وہیں گئے تھے وہاں چالنا پڑا وہاں سڑک خراب تھی
پھر گاڑی نیچے رکھی ہوگی
ہوں پھر اوپر چلنا پڑا وہاں سے
کون کون گیا تھا
ہم سارے گئے تھے مطلب اور ہم سارے اور گئے تھے نانا نانی
اچھا
امم
گاڑی میں گئے تھے
ہاں اپنی گاڑی میں
اچھا ٹھیک
ہمم
مزہ آیا
ہاں تھوڑا مزہ آیا لیکن چلنا پڑا نا پھر مزہ ہی نہیں آ ہے
اچھا ٹھیک
اور آپ گئے کہیں
نہیں میں کہیں نہیں گئی
کیوں
دادی ہے نا بیمار اس کی وجہ سے ہم نہیں جا پا رہے کہیں پہ بھی
ابھی نہیں ہوئی اس کو فرق
نہیں ہم کر رات کو ایسے ہی تھے
زیادہ تھی
ہمم ہم پھر صبح سوئے نماز کے بعد
پھر
پھر کیا پڑا قرآن وران وہ یہ تو بس وہ چیقے دے رہی تھی
پھر کچھ کھایا اب اس نے
نہیں کچھ بھی نہیں کھایا کل سے
اچھا
کل اس نے دن بھر خالی پانی پی بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں اور صبح پانی پیا تو بس
اچھا اچھا کوئی بات نہیں اللہ اس کو شفادے گا اور وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے اور کھانا چائے وائے پی
نہیں ابھی چاۓ نہیں پی ہم نے
اچھا تو کچھ کھایا
صبح پی نا چائے بس ابھی تب سے کچھ نہیں پیا
اچھا بھوک نہیں لگی
میں کل انتظار کر رہی تھی کہ تم فون کرو گی لیکن تم نے نہیں کیا
یہ ہوا نا وہاں ہم تھے نا یہاں وہاں شور ہورہا تھا نا اس لیے
ھمم مجھے ابھی ہے نا تین پینڈنگ
آپ کرنا نا اب میں کاٹوں گی نا اس کے بعد آپ کرنا
ٹھیک
اس کے بعد آپ کاٹو گی اس کے بعد میں کروں گی اس کے بعد آپ میں کاٹوں گی اس کے بعد آپ کرنا
ٹھیک ہے
ہمم
اور باقی سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اور آپ جانا ہے کہیں گھومنے
کہاں جا ہم نے کل جی آپ بولا تھا اس کو بائی کو کیا ہمیں لے جاؤ کہی ہاں لیکن اسے بولا کہ نہیں ابھی میرے چل رہے پیپار
کس میں بولا
بھائی نے بولا کہ ادھر بیمار ہے دادی تو اس لیے ہم نہیں جا پائیں گے
اچھا ہوں
بس تو
اور کیا کر رہے ہو
یہ کہ امتحان ہوں گے ختم تو اس کے بعد کہیں جاؤں گی
ابھی کتنے ہیں
اب یہ تو نا مطلب ایسے مطلب پہلے پریزنٹیشن ہوتی ہے پھر وائی وا ہوتا ہے پھر ریٹرن ہوتا ہے لکھنا ہوتا ہے مطلب ایک ہی سبجیکٹ کو دو تین بار ہوتا ہے
ایکزام انٹرنل اں اسما ٹھیک ہے
ہاں وہ تھی نا بیمار اس کو آج ڈاکٹر کے پاس جانا ہے
زیادہ تھی
ہاں وہ بہت زیادہ بیمار ہے
اچھا
اس کو آ جانا ہے ادھر ڈاکٹر کے پاس اسکو اور بولا کہ اس کو ٹیسٹ ویسٹ کرواؤ
وہ بھی ہو جائے گی ٹھیک اس کو بھی پتہ ہی نہیں کیا ہوا یہ گرم سے میں ہوتا ہے نا
ہاں گرمی ہے نا بہت پسیینہ نکال تا ہے نا اس کی وجہ
ہاں اسی کی وجہ سے باڈی سے بھی نکالتا ہے نا یہ اور
بس دعا تم سو ناؤ کچھ اور
بس میں کیا سوناؤ اب دیا کچھ
ابھی کچھ نہیں ہوں
پانی وانی پیا آپ کی دادی نے
صبح پینا پانی بس تو آپ سے کچھ بھی نہیں وہ آنکھ ہی نہیں کھو رہی ہے آپ
آنکھی نہیں کھو رہی ہے
نہیں اس کی آنکھیں دونوں باند ہیں وہ خالی سنتی ہے لیکن بات نہیں کرتی ہے
اب ہو جائے گی فارغ اس کو کوئی بات نہیں مت دو ٹینشن
اور باقی سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے
اب کہی اور جانا ہے
نہیں
ٹھیک ہے کل اچانک سے ہو گیا تھا
اپا
تب کہی نہیں جاؤ گے اور
آب کہاں جائیں گے اب پڑنے کام لکھنی ہے نا
دیا کام
ہاں
ٹھیک یہاں سے جا کے پھر امتحان ہے
پتہ ہی نہیں بولا یہاں سے جا کے ہوگا آپ کا کن سپٹمبر میں ہوگا پتہ ہی نہیں
اس کے بعد فائنل ہے یے اکٹوبر میں
آمم اب آپ بھی دعا کرنا
انشاء اللہ کامیاب کرے گا اللہ تعالی
ہاں
پھر لا آ پھر لائی وہ کتابیں ہمم
نہ ابھی نہیں لائی
میں نے بولا تھا اس کو
اس سے کیا بولا
لیکن اس کو لگی نا پرسوں ورنہ وہ جاتی دوسرے کے پاس تو وہ لاتی وہاں سے اگر مما گئی نا آج
ہاں
تو میں اس کو بولوں گی پھر وہ اپنے ساتھ ہی لائے گی
کوئی بات نہیں
ہمم ویسے کتنا پڑھا
پڑھ رہی ہوں جتنا ہو سکتا ہے سل سلیبس کی آلموسٹ کمپلیٹ اب دو ایک دو دو چیپٹرز ہیں سب میں
اچھا اچھا ٹھیک وہ اب بہت کم ہے ہیں نا
ہاں اب ہے کام بہت
آج موسم تو ابھی ٹھیک ہے کل بہت تھا
اوپر سے گرمی
ہاں آج تو ابھی ٹھنڈا ہے موسم کال بہت گرمی تھی
ہاں کل تھی گرمی
ہمم
پتہ ہی نہیں ہو جاتی آپ ٹھنڈی ٹھنڈا موسم
ابھی فی الحال اس مہینے ہے یے
گرمی
ہمم ابھی دو مہینے ہیں
ابھی برداشت کرنا ہے لگ بھگ اکٹوبر میں بھی ہوتی ہے گرمی ہے نا
ہاں اتنی نہیں ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے
ہمم اب کیا پھر گرمی ہے
ہاں اب کیا کر سکتے کاٹو
ہاں